السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیا حال آات
کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے اچھے سے بس شکر اللہ آپ بت آپ ٹھیک ہے میں بھی بالکل ٹھیک اور اور وہ سب کیسے ہیں
جی شکر شکر
ہاں کھانا
جی جی تو مجھے یہ آپ کی ان آواز سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک ایک دو سیکنڈ دیر تک پہنچ دیر سے تے پہنچ رہی ہے
آئی ڈونٹ نو کیا م
کیوں کہ مجھے سننے کیونکہ مجھے ی ہی سننے سننا پڑ رہا ہے
مطلب ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ وہ اچھے سے سن پائے جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں تو اسی لے
بولو میں سن رہی ہوں آپ کی بات
جی جی تو آپ مجھے بتائیے تو کیا کر رہے تھے آاز آج جب دن میں بہت ہی مصروف رہے تھے آپ کو تو کام کرنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا
ہاں اور کیا مرے موور ہی نہیں تھا لیکنٹ فرائیڈے تھا نا تو میں دفتر بھی نہیں گئی تھی پھر پھر بعد کھانا وانا کھایا
تو پھر م ت میری بوا کی بیٹی آئی تھی میری جوڑئی تھی وہ اپنے بچوں کو لے کے آئی تھی پھر وہ بہت دیر پھر سے نکلےلی دوسری کزن بھی آئی تھی تو ہم اس پلوی کے ساتھ میٹ ٹنگ تھی
جی جی
ہاں پ پھر کیا پھر نماز بڑی پی نماز نا اس کا بھی ٹائم وغیرہ پھر نماز پڑی پھر میں نے کچھ نہیں کیا پھر میں یہی کام وام کر رہی تھی ادھر ادھر کچھ آپ ہی نے بھی مجھے فون کیا اوکے پھر میں اوپر آئی پھر آپ نے مجھے کال کیا اب میں نے نماز پڑھی اور اب
جی جی بہت ہی اچھا اچھی بات آپ نے آپ نا پورا دن بڑی ہی ا بڑی بہت ہی مصروفیت سے جی بہت گزارا ہے آپ نے مصروفیت سے آپ اپنا پورا دن تو میرا یہ دن کی شروعات ہے وہ میں آپ کو ایسے بات ہوں کہ جو آپ کو تو پتا ہی تھا کہ میرا امتحان تھا آج تو میں کل شام کو گیارہ بجے پڑھنے گیارہ بارہ بجے پڑھنے بیٹھا تو میرا تو پتا ہی نہیں چلا وقت کہاں سے نکل گیا اور جب میں دیکھ رہا ہوں تو میں س تو میں جب پڑ ہی رہا تھا تو میری کانوں میں ازانے ہوئی تو میں پریشان ہو گئی ازانے کہاں سے ہو رہی ہے تو میں نے جب وقت پہ نظر ڈالا تو پونے چار ہو گئے تھے تو میرا تو اسی وقت بیڑا گرک ہو گیا تو میں نے پونے چار بجے اپنا بسترا ڈالا تو اس کے بعد میں پونے چار بجے کا سویا ہوں تو اسی کے بعد پھر میں نے صبح البتہ صبح پھر میں جلدی ہی اٹھا آٹھ آٹھ سوا آٹھ بجے اٹھا پھر چائے وائے پ اور پھر تیاری کی پرچے پرچے کی پھر ہم گھر سے مجھے لگتا ہے کہ نو بجے نو سوا نو بجے نکلی کیونکہ آج جمعے کے دن ہمارا جو پرچہ ہے وہ گیارہ ہی بجے ہوتا ہے بارہ بجے ورنہ ہمارا باغی دن میں ہوتا ہے تو پھر اسی پرچی کی تیاری ہم نے وہاں جا کے بھی کی تو پھر ہم نے بہت ساری جو محنت تھی اور جو ہمارے تین دن سے تین پرچے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی تو پھر مگر جیسا ہی اب ہم اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے پرچ دینے کے لیے تو جو میرا بھائی ہے وہ ایک سرے پہ تھا اور میں دوسرے سرے پہ تھا تو اسی کی وجہ سے سے پھر جب اس کے ہاتھ میں پررشہ الگا جی جی جی نہیں نہیں جی جی ایک میں ایک سا ایک والے حصے پہ تھا وہ دوسرے والے حصے پہ تھا بیچ میں ایک اور حصہ آ گیا تھا جیسے پھر جب ہ نہیں نہیں ہم تین بینچ تین روز ہے تو ہمیں وہ ایک روم میں تھا ہم دوسرے روم میں تھا بیچ میں ایک
اچھا اچھا ٹھیک ہے
تو پھر اسی کی وجہ سے جب اس کے ہاتھ میں پہلے پرچلاگا تو پھر اس سے کیا ہوا کہ میں اس کے جو منہ کے حف جو اس کے شکل کے حالات ہے ان کو دیکھ کر اندازہ لگا رہا تھا تھا کہ اس کا ہمارا بادچہ کیسا آیا ہے مگر اس کے حالات سے تو میں متاثر ہ جی حالات سے کبھی وہ پریشان لگ رہا تھا
بالکل بالکل مجھے بھی
تو وہی بات تھئی تو پھر ہم پرچا لکھی رہے تھے جی
ہاں ہوں تو یہ بہت
بتائیے آپ
نہ مطلب خوش خوش خوشش صس م تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں یا ذرا مشکل ہے
ہاں
ابھی یہ تھا ایک ایک کس
او جی جی تو آپ کو پتا ہی ہوگا آپ بتا ہی رہے کہ کہ وہ خوشی ک سے تھا تو پھر کیا ہوا کہ جیسا کہ میں بول رہا تھا کہ کہ بول ہوں کہ آپ کی جی آپ ك آواز مر اواز آپ ك پاس دو سکنڈ بعد پہنچحی حا تو مگر آپ کی آواز تو میرے پاس برابر پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ رہا ہے کہ آپ میری آواز سنے تو میں پھر اس کے کے بع رک تا ہوں کہ آپ جواب دیں
مجھے
تو جی جی جی آپ کو جی جی یہی یہی بات ہے ہے تو پتاہ نہیں اس کا کیا کیا کیا حل نکلے گا تو ابھی تو فی الحال ایسا ہی چل رہا ہے
آپ کی سمجھ آ رہا ہے کیونکہ میری آواز بس پھر دے رہے ہیں وہ یہ آپ ہی کہ
کیاپ
فون میں اسسی اور سے بات کرتی ہوں نا
جی میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں آپ کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہوا چلو کوئی نہیں دیکھ چھ کبھی کبھی ہو جاتا
ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہ کوئی پہم آواز اس کو میری جااریی ہے کیا آ رہی ہے اس سے پہلے جو کال کیا نا
اس کی اس نے بھی مجھے یہ چیز کہی لیکن وہاں میری آواز ایکو نہیں ہو ہو رہی ہے یہاں
جی جی ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہم دیکھیں گے اس کا کیا حل نکلے گا تو میں کیا بول رہا تھا کہ پھر جب ہم پرچا لکھنے بیٹھے تو پھر میں پرچا لکھتا گیا لکھتا گیا پورے ڈھائی گھنٹے وہ پرچا لکھا وہ مت مطلب میں نے اگر ہم اندازہ آگا لے تو مجھے لگتا ہے دس سے بیس ہزار الفاظ میں نہیں دس سے بیس ہزار نہیں دس سے پندرہ ہزار الفاظ میں نے استعمال کیے ہوں گے اس پرچی کو لکھنے میں کیونکہ وہ پرچا کتنا تیس سے پینتیس پیجوں کا میں نے وہ پرچا لکھا جو وہ کیا لکھا ہے تو وہ میں ہی جانتا ہوں جو جو مجھے اس میں پتاہ تھا چاہے وہ سوال میں درج ہو چاہے وہ سوال میں درج نہ ہو میں نے لکھ دیا کیوںکہ پاس کرنے کا مسئلہ تھا تو
ہ آپ نے کہا میں نے پڑھا ہے پت ہے مجھے مجھے بھی
انجینئرنگ میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ افسوس ہے وہ چ میں آیا ہی نہیں ہوتا ہے پھر پھر پت ہے ہم مسان کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ آیا ہی نہیں اور اب ایک اور سوال
ج یہ پڑھائی میں ض ہو جائے
یہ اکاللہ ہے ذہن سے ا تو یہ تو ہم ہمارا وہاں
جی برابر وہ علم ایسا ہمیں اس اتنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اگر اگر وہ ضائع ہو جائے اور اگر جب ایسا ہوتا تھا کہ کہ جو دس منٹ پہلے جو سوال پوچھا اور اگر وہی اس پرچے میں آ جائے تو وہ خوشی کا جو اندیشہ ہے وہ خوشی کی جو
خوشی ہے بالکل بالکل بالکل ج تو پتہ ہے پتہ ہے زیادہ
زیادہ تو وہ ہوتا تھا بالکلانات
پڑھ رہے تو اس دوران جب اب اندر جا رہے ہوتے ہیں پورا جو بھی انے ہوتے ہیں اس دور آتی تھی میں اگر مجھ سے کوئی بات بات کرتا تھا وہ بند ہے اس کے اوپر ڈکن ہے اگر میں تم سے بات کروں گی وہ باہر آ جائے گا تو خ سے کوئی باتات کرے تم کا علم ہے جو ڈکھن کھول ل اور مجھے پتا کیا ہوتا تھا
کہاں لے کے جانا تھا
مطلب تک بھول نہ جائے مجھے یا میں کہیں اور نہ مطلب وہ پتا نہیں میرے ذن میں بت
کی ہے نا کل جیسے امتحانات ہیں
جاتی تھی اور جب تک صبح اگلے دن جیسے فر جیسے کہ میںال صبح
اور پورے راستے مجھے گراہٹ ہو رہی ہوتی تھی ایسی الٹیاں لگ رہی ہوتی تھیں کہ مجھے الٹاتی تھی میرا دماغم
کا بہت اثر ہوتا تھا
ہ تھا ویسا ایسا کبھی تھا نہیں لیکن پتا نہیں مجھے لگتا ہے ای
جی جی
تھی اس کے بعد س ایسا تو ہوناش ان چیزوں کی ل نہیں ٹھیک
جی لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کالج یا یونیورسٹی جاتے تو انہیں امتحان کی جو فکر ہے وہی ختم ہو جاتی ہے پر آپ میں تو پیدا ہو چکی تھی یہ تو آپ میں کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا
کیا مجھے اس سے پہلے کوئی ہاں مجھے اس سے پہلے یاد ہے کہ مجھے مج جیسے میں کبھی امتحانات آنکھیں میری وہ مر رہی تھی لیکن مجھے مجھے لگتا ہے یہ شر بہت تھا کیونکہ پڑھائی ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی میں ان سے